السلام علیکم
وعلیکم السلام
اور بڑھیا خیریت اللہ کا شکر ہے آپ بتائیں آپ کیسے ہو
بس خریت خیریت نہیں نہیں ایسے کچھ نہیں بس بیٹھے تھے بس فون چھوڑا ٹی وی دیکھ لیا ٹی وی چھوڑا فون دیکھ لیا بس ایسے ہی چلتا جا رہا ہے
ہاں یہی ہے مطلب ٹی وی دیکھو تو ٹی وی سے من بڑ جاتا ہے دل کرتا ہے چلو فون چلا لیتے ہیں جب فون سے آ کے دکنے لگتی ہیں تو سوچتے ہیں چلو تھوڑا ٹی وی دیکھ لیتے ہیں
اور کیا اس ایسا ہی چل رہا ہے
ہم نے اس میں اتنا ڈرامہ بنا لیا ہے نا
بالکل بالکل یا تو ٹی وی دیکھو نا اگر ہم اگر چلو آپ تھوڑی دیر فون چلا لیا ہم یہ بھی نہیں کریں گے چلو ا فون چلایا ہم بع میں وی دیکھے اسی ٹائم ٹی وی ٹی وی پکڑ لیں گے تو ہماری آنکھیں ہی خراب ہونی ہیں
ہاں چلو فون کا یوز تو چلو ٹھیک ہے بھائی ہاں آفس کام ہوتا ہے سو کام ہوتا کال ہوتی ہیں ضروری کام ہوتے ہیں نا تو کر لو لیکن جب ہم تھوڑا فری بھی ہوتے ہیں نا تو ہم سوچتے ہیں کہ اپنا کچھ زندگی کے معلومات میں گ ہم اپنے بارے میں جانیں اس کا موقع ہی نہیں ملتا سوچتے ہیں ٹی وی دیکھ لیتے ہیں چلو خالی تو بیٹھے ن ہ خود کو جاننے کا موقع ہی نہیں مل رہا
آ کل تو بچوں کو بھی ٹی وی تو دیکھتے ہی نہیں ہے وہ ان کو فون ہی چاہیے ہوتا
جی جی جی اور کافی ٹائم سے میں تو مطلب یہ کہ اگر جیسے فون آفس وغیرہ ہوتی ہوں تو اپنا فون وغیرہ تھوڑا بہت چلا لیا اور جیسے گھر پوچتے ہو تو میرا تو یہ پاکستانی سل جب میں پاکستانی سیریلیک
تو وہ تو کھو بھی ہی جاتے ہیں بیچ میں
اندر میں اتنا کھو جاتی ہوں ایسا لگتا ہے کہ دین دنیا سارا سب کچھ یہی ہے اللہ تعالی نے کتنی برکت دی ہر چیز میں مطلب خود بخود ساری چیز کر میں مدد کرتا ہے اور جیسے ہی پاکستانی سیریل کا ختم ہو جاتا ہے تو انتظار رہتا ہے چلو اب وہ جب تک آئے گا نا جب تک چلو فون چلا لیتے ہیں نا ہاں مطلب ہم نے اپنی زندگی کو بزی بھی کر رکھا ہے اور اسے فری بھی رکھا ہے ہاں لیکن ہمیں یہ نہیں پتا کہ ہمیں اپنے لیے کچھ اچھا
کر ہاں بالکل بالکل ہم دیکھو نا بالکل اگر ہم فون فون کو چلا رہے ہیں ٹی وی کو چلا رہے ہیں ہم کیا کر رہے ہیں ہم اپنا ٹائم کو ہاتھ سے
جا رہے ہاں ٹائم نکل رہا ہے اور کیا ہو رہا ہے نہیں رک سکتا وہ تو ہوں اب اوپر والے نے کہا ہے نا کہ بھائی تم جتنی جوانی میں ہماری عبادت کر سکتے ہو جتنا جوانی میں تم اچھا کرو گے یہ لووں کی مدد کرو گے یہ لگوں کو جھو گے اتنا میں تمہارے ساتھ ہوں لیکن ہم اپنے اندر ہی بسے ہے ہمیں اپنا تک ہی پتا ہے اپنے ہی بارے میں پتا ہے بس ہمیں اگر ہم سے ہاں ہم باہر نکلیں گے نا دنیا ہم سے پوچھے گی کیا ہو کیا ہو تو کچھ نہیں ہم اپنے بارے میں بھی بتا سکتے ہیں ہ ہاں ہاں کیونکہ آدھے سے زیادہ وقت تو ہمارا فون نے لے لیا بچا کچھ ہے وقت ہمارا ٹی وی نے لے لیا اب بتاؤ نا دوست کہاں ب دوست بھی ختم ہو گئے ہمارے دادا دادی بچارے ہم سب مطلب بیٹھے رہتے ہیں کسی سے کوئی بات چیت نہیں ہے ہاں کسی سے سے کوئی بات چیت نہیں ہو پاتی کیونکہ سب اپنے اپنے میں بزی ہیں
وہی تو بات ہے ساری
مجھے بتتا احساس کیا مطلب اتنا فون میں لگے رہتا ہے اتنا ٹی وی میں لگے رہتا ہے ایک وقت وہ تھا کہ سب آپس میں بیٹھتے تھے مل جل کر باتیں کرتے تھے اچھی بری ایک دوسرے کے بارے میں جانتے تھے
اب اپنے اپنے آپ سے آپ کو ٹائم ملے گا تو ہم کسی کے بارے پوچھیں گے
ہاں لیکن اب ٹائم ہی نہیں مل رہا ہاں اب ٹائم ہی نہیں مل رہا نا جو ہم کسی سے بات کر پائیں تبھی تو ہمارے امی ابو ہم سے ناراض ہوتے ہیں گستاخے کرتے ہیں کہ بھائی تمہارے پاس تو
ٹائم ہی نہیں ہے ہم سے بات کرنے کا
ہاں ہاں لیکن اصل زندگی میں تو یہ کی دے کہ ہمیں اپنے ماں باپ کو وقت دینا چاہیے ٹی وی سے نکال کے
جی دیکھو نا جب پہلے پرانے زمانے میں ہوا ہی نہیں کرتے تھے فون ٹی وی تب بھی تو سب کچھ صحیح تھا ابھی یہ ابھی یہ ساری چیزیں آئی ہیں
ہاں جی
اس کی وجہ سے ہی ہمارا جو اتنا مطلب اپنے امی ابو سے تھوڑا سا ٹائم دینا تھوڑا سا پیچھے ہٹے ہیں ہم لوگ لوگ ورنہ پہلے کا بہتا تھا
نہیں پہلے تو مطلب یہی تھا ذرا سابھی فری ہوئے نا چلو امی کے پاس بیٹھ یا دادی کے پاس بیٹھ گئے کچھ جانکاری ہی ملے گی کچھ نہ کچھ پرانی چیزیں جاننے کو ہی ملیں گی لیکن آج کل تو ہمیں کچ خود کو کچھ نہیں پتا کیکہ ہم سوچتے ہیں ہمیں تو سب پتا چل جائے گا ہم تو فون سے پوچھ لیں گے ہ لیکن ایسا نہیں ہے اصل زندگی میں جو تجربہ ہے نا وہ ہمارے ماں باپوں کے پاس ہے اور وہ ہی دے سکتے ہے نا وہ اور کوئی نہیں دے سکتا ہم سوچے کہ نہیں فون سے لے لیں گے یا زندگی سے لے لیں گے نہ ہی زندگی نہیں دے گی وہ
نہیں
تومہیں سبق سکھا رہی ہے کہ بھائی کہاں پہ کیسے کیا کرنا ہے لیکن تجربہات تو ما باپ دے بکتے ہیں ہے نا
جی جی
وہ تجربہ لینے کا وقت ہم گھسا دیتے اپنے فونوں میں اپنے ٹی وی میں
جی
ہاں پھر وہی گھروں میں لڑائیاں ہوتی ہیں ممی پاپا غصہ ہوتے ہیں
کئی کئی لوگ تو ایسے ہی کرتے ہیں نا مطلب جو تو ایک ہوتا ہی ہے فون میں جنہوں نے رہنا چوبیسوں گھنٹے انہوں نے پھر جیسی چیزیں فون دیکھنا نا انہوں نے وہی چیزیں استعمال کرنی ہے
جی جی جی
کہ یہ ہو رہا ہے ہم بھی کرتے ہیں ایسا ہو رہا ہے چلو یہ بھی کرتے ہیں
بھی کرنے کا زیادہ ہو گیا ہے مطلب انسان یہ تو سوچ نہیں رہا ہے کہ چلو یہ نماز پڑ رہا ہے ہم بھی پڑ یہ اچھا مال کر رہا ہے ہم بھی کرے یہ نہیں سوچ رہے یہ اچھے کپڑے پہن رہا ہے تو ہم بھی پہنیں گے ہاں
طرف تو انہوں نے جانا ہی نہیں نا غلط راہ پہ ہی چلنا انہوں نے
اچھا کھانا کھ رہا ہے تو ہم بھی کھائیں گے ہم اپنی دو روٹی میں خوش نہیں ہیں
جی
گیا لیکن ایسا نہیں ہے انسان کو بس یہ سوچناک کہ ہم اپنے پہ ٹائم دیں اپنے گھر والوں کو ٹائم دیں جتنا ہو سکے نا فون سے باہر نکلے ہیں کیونکہ یہی آدا دماغ تو اس نے ہمارا بالکل خراب کر کے رکھا ہے کہ چھلتا ہی نہیں ہے یہ
جی جی جی وہ تو ہے ہم ہم کیا ہی کر سکتے ہیں خود بھی ہم ہمیں اپ اپنا فون کو ہٹانا چاہیے خود ہی تھوڑا سا پیچھے ہٹنا چاہیے اور کیا کر سکتے
ہاں بس یہی کیا اپنی زندگی میں ہم استمال کریں گے کچھ چیزیں اپنے سے دور کریں گے نا تبھی ہم اپنے بچوں کو سکھا پائیں گے نا
جی جی
اپنی زندگی میں استعمال کرنا پڑے گا کہ بھائی کون سےا ہم کیسے دور رہ ورنہ تو بچے یہ بولیں گے کہ امی تم تو چلاتی ہو ابو تم تو چلاتے ہو بھائی تم تو چلاتے ہو ہمیں نہیں چلانے دیتے یا ہمیں نہیں جرنے دتے لیکن ان کو اس طریقے سے دیک کھائیں گے کہ ہاں بھائی ایسا نہیں ہے ایسا ہونا چاہیے جاہ گے
ہم تو یہی کام کریں گے بھائی میں تو مطلب ہم اپ آپ کو اگر ہم چاہیں نا کہ ہم کم کم یوز کرتے ہیں فون کو یا ٹی وی کو ہم وہ بنا چا کے کہ بنا ہمارا زیادہ دھیان جاتا ہے ادھر
ہاں
آپ بولو گے نہیں چھوڑ میں اس کو ابھی دیکھتی ہوں ابھی کروں گی میں اس کو کام آپ کا پڑا ہوگا نا کچن میں اتنا بولوگے چھوڑ یار دو منٹ اور دیکھ لیتے تے فون
یہ تو بہت گندی عادت ہے یہ تو بس یہی ہے کہ چلو اس سے تو بات میں کر لوں گی پہلے فون چلا لیتی ہوں
تب وہ آپ کو ہوگا کیا ہی ہو جائے گا پانچ دس منٹ کا فرق پڑے گا یہ نہیں نا پتا ٹائم جا رہا ہے ہمارے ہاتھ سے اگر ہم وہیں کام جلدی کر لیں گے کچن کا یا کچھ بھی اس میں تو ہمارا صحیح رہے گا نا اور کسی کا نہیں رہے گا
پ جی اب ایسا کیا کرا جائے جو فونوں سے دور رہا جائے تھوڑی دیر بھی اگر فون میں ریچارج بھی ختم ہو جاتا ہے نا مجھے تو ٹینشن ہو جاتی ہے فون کا ریچارج ختم ہو گیا کیسے ہوئے گا فکر ہو جاتی ہے
میں تو یہی چاہتی ہوں آپ ٹی وی زیادہ دیکھتے ہو فون دیکھتے ہو
میں تو فون کراا ل ہوں
اچھا مطلب فون میں یاپ سیریل وغیرہ اسی میں گھسے رہتے دوو
ہاں ہاں ہاں
اچھا میں ہمارا تو یہاں پہ دونوں ہی چلتا ہوتا ہے ایک کو منع کرو آج کل تو آپ کو پت ہے بچے بھی ٹی وی نہیں دیکھتے ہیں ان کو ہوتا ہے کہ بس فون چاہیے دیکھو اگر ہم زیادہ فون بھی چلائیں گے ہمارا اس ہماری آنکھیں نقصان دینی ہیں کسی کی تھوڑی جائیں گیک پکھے بھی تو نقصان دے رہی ہے سب
اور چلو تھوڑی دیر آرام بھی مل جاتا ہے نا تو پھر تو جیسے ہماری آنکھوں کا آرام ہوتا ہے نا تو ہم سوچتے پھر اب چلا لیتے ہیں فون ہے نا بس میں تو یہی سوچتی ہوں کہ کیسے کم کیا جائے تھوڑی بہت دیر کے لیے اس کو رکھ بھی دیتی ہوں نا تو پھر وہی کال پریشان
آپ کا نا زیادہ سے زیادہ من کرے گا کہ یار میں نے کیوں چھوڑا میں کر لیتی ہوں ویسا
جی
دیکھو نا اب ہم کیا ہی بول سکتے ہیں
پہلے یہ کہ ہمیں پہلے اپنی زندگی میں استعمال کرنا
بالکل پہلے خود مطلب چلو ہم تو چلو پھر تھوڑا بہت کم کر لیتے ہیں ہم لوگ کون سا اتنا زیادہ چلاتے ہیں بٹ جو اب کے بچے بچے ہیں کچھ ہیں وہ تو چھوڑتے ہی نہیں ہیں فونوں کو
سرے بچے نا
جی
ہوں
کیا ہی بولیں چلو ہمارا تو یہی کام ہے کہ ہم ہم بھی کم یوز کریں ہم بچوں کو بھی تھوڑا کم بتائیں کہ بھائی یہ فام نہیں
کوشش کوشش سے تو دپ بڑے سے بڑے کام حل ہو جاتے ہیں ہے نا
ہے نا ہم لوگ کوشش ہی نہیں کریں گے تو وہ چیز کیس جی ہمیں ملے گی جب ہم پانی رکھیں گے نا تو سارے کام ہو جائیں گے وہ کہتے ہیں نا اللہ تعالی جب ہم اچھا سوچتے ہیں تو اللہ تعالا اپنے اپ کو رشتے بنا دے جی جی ہم اچھا ہی نہیں سوچیں گے تو
اچھا ہی نہیں ہم پہلے سوچیں گے نہیں اور ہم سے نہیں ہو
وہ کیا یہی تو بات ہے ساری جی جی جی چلو ہم تو اب یہی کوشش کریں گے بھائی کم ہی یوز کریں کروائیں بھی اس ہمارے بھی انکھیں ٹھیک رہیں اور اللہ تعالا بھی ہمیں اچھائی رکھیں
جی جی جی ٹھیک ہے اوکے اوکے اللہ حافظ اوکے
ج